لرو
السلام علیکم
وعلیکم السلام
بتائیے بھائی جان آپ کیسے
بھائی جان میں تو بہت اچھا ہوں آپ کیسے ہو
ہم اچھے بھ جانا آپ کے گھر پریوار فیملی کی اچے ہی بھ جانا
الحمد للہ عوہ کرم بائی جان سے اچھے ہیں
آپ کا موسم کیسا ہو رہا ہے یار
بھائی جان آج تو کھلی کلی دوپ نکل رہی ہے اللہ کا قلم کرم ہو رہا ہے بس بارش نہیں آئے تھوڑی بارش آ جاتی تو اچھا ہی رہتی
جی بالکل بھائی جان ادھر بھی بہت بہت تیز دھوپ ہو رہی لیکن بارش جیسا موسم ہو رہا ہے
بھائین کدھر سے ہو آپ
ہم راستھان طرف سے
اچھا امب راستھان کی طرف سے ہی بھائیجان
آپ کون س کون سی شہر سے بلانگ کرتے ہو بھائی جان
جی ہم بوندی سے کرتے ہیں آپ کہاں سے کرتے ہو
جی بھائی جان ہم آپ کے پڑوسی دجے کوٹا کوٹا کی طرف سے آائی جان
اچھا بھائی جان اور سناو بال چال
ہم بس بڑے بھائی جان آپ بتائیے آپ کے
تو اپن میں بول رہا تھا سوشل میڈیا کے بارے میں آپ سے
ہاں جی بالکل بھائی جان بولی
سوشل میڈیا ایک حساب سے تو بہت اچھا اچھی ہے اور ایک حساب سے بہت بری ہے اچھی اس لیے اچھی اس لیے کیونکہ ہمیں اس سے سستی ایجوکیشن مل جاتی ہے تعلیم اچھی ملتی ہے اور ک کوئی بھی خبر ہو فٹافٹ اپنے پاس آ جاتی ہے اور اچھی سی ا اچھی جانکاری اپن نکال سکتے ہیں
جی بے شک بھائی جان بالکل
اور اپن اسے نا بہت سارے اچھے اچھے کام کر سکتے ہیں بہت سارے افواہیں ان کا پتا لگا سکتے ہیں مان لو پہلے کے زمانے میں کوئی گٹنا گھٹتی تھی اس کا پتا اپن کو اگلے دن لگتا تھا ٹی وی یا ریڈیو یا نیوز پیپر سے
جی بالکل بھائی جان
کہ آج اینڈ ٹو اینٹ اپنے پاس خبر آ جاتی ہے اس کا یہ اچھا
جی جی بالکل بھائی جان
اور سوشل میڈیا سے ن کو ہر پرک کی نیوز گ منٹوں میں چند سینگڈوں میں مل جاتی ہے
جیو ہ جار اچا
سوشل میڈیا ایسا پلیٹفارم ہے جو پ پھر پرانے زمانے نہ ہوا کرتی تھی
جی بھائی جان بالکل
سوشل میڈیاو پلیٹفم اپنی بات کرنے میں کام آتا ہے جیسے اپن کام کرنے کرتے ہیں سوشل میڈیا میں یوٹیوب انسٹاگرام ٹویٹر یہ سب سوشل میڈیا کے اندر ہی آتے ہیں
جی بالکل بائی جان
جی بھائی جان اور تو بھائی جان میں بول رہا تھا اس کے جو اچ اچھے اچھے اپپوگ تو میں نے بتا دییا ہے آپ کو ہلو اس کے بورے اس کی بری بری اپیوگ بھی ہیں جیسے اے آئی سے کوئی کسی کے نیوٹس بڑھانا کسی کو دھمکانا کسی کو پریشان کرنا کسی کو بلیک میل کرنا
بالکل بھائیی
اور بچے پٹائی کی جگہ آج کل ریلس اسکور کر رہے ہیں جان کا جانے کا دیکھ رہے ہیں جان کس سے سمپرک کر رہے ہیں ماں باپ سوچتے ہیں بچہ پڑھائی کر رہا ہوگا پر بچہ تو پتا نہیں کیا کر رہا ہے فون میں
سبھی بچے تو نہیں کرتے پر آدھے بچے آدھو بچے ستر پرسینٹ بچے ایسے ہو گئے ہیں آج کل کے
جی بالکل بھائیان
ہاں کھلتے ہیں فون کو پکڑتے ہیں تو یہ سوشل میڈیا غلط اپیوگ ہے
بھان میں آپ کو دد سوشل میڈیا اگر اچھے سے استعمال کرے تو اچھی چیز ہوتی ہے اگر برے استعمال پ یہ بہ سی اییز ہوتی ہے
بری چیز ہوتی ہے
کیوںکہ آپ کو پت ہے آج کل جو بچے پڑھائی پڑھائی ٹیوشن فیس نہیں دے پاتے ان کو سوشل میڈیا اتنا سپورٹ کرتا ہے نہ کہ ان کو گھر بی گھر بیٹھے ہر چیز کی کلاس لے سکتے ہیں وہ
ہر جیت کلاس لے سکتے ہیں
سوشل میڈیا میں ایسا ہو سکتا ہے اگر آپ کے آپ کے ساتھ کوئی درگٹنا ہو جاتی ہے تو آپ ترنت اس کال کر کے بتا سکتے ہیں
اور سہیتا پراپت کر سکتے ہیں
جی بالکل بھائی جان اور پرانے پہلے کے زمانے میں کیا ہوتا تھا کچھ آوشک نہیں ہوتی تھی ہمارے پا جسے کہ کیا ہوتا تھا اگر کسی ویکتی کا ایکسیڈینٹ کچھ بھی درگھٹنا ہو جاتی تھی تو اس بات کو اپنے گھر تک پریوار فیملی پریوار والوں کے پاس جانے میں کم سے کم دو تین دن لگ جاتے تھے
تب تک بند مر جاتا تھا
ہیلو
ہلو
ہاں جا
ہلو
بھ جان آپ کی آواز نہیں ی بالکل
چی بھ جان
آپ کے پااز نہیں آ رہ تھی بالکل بھائی جان
ابھی آپ کی آواز نہیں آ رہی تھی ادھر
ابا یہ بھ جین
آ باری
تو بھ بھائی جان بھی بتا دو آپ کے اس کا براپیوگ کا ہوتا ہے جب ویکتی اس کو اپنے ہت سے نہ چاہ کر کے دوسروں کا سوارھ دیکتا ہے کیکہ وتی آج کل ویکتی ایسا سوچتا ہے کہ میں گھر بیٹھے کچھ نہ کروں پیسے کماں تو اس کے لیے وہ ویکتی کیا کرتا ہے کئی سائ سائبر کمیشن ہوتے ہیں تو ان کے شکار ہو جاتے اور جو یہ س یہ سوچتے ہیں کہ میرے کو سری پ ش سگر سے سائبر کمیشن ایک ایسی چیز دوتی ہے جس سے کہ گھر بیٹھے پیسے کما لے لیکن ان سے کیا کو دوسروں کو بھی بہت زیادہ پریشانی ہوتی
ہوتی ہیں
تو بھائی جان میں آپ کو بتا دوں سوشل میڈیا اگر اچھے سے اچھے اپیوگ کرنے میں اچھا ہوتا ہے لیکن برا اپیوگ کرے گی تو برا ہی ہوتا ہے
بر ہوتا آپ اس کو روکنے کا کوئی اپیوگ بتا سکتے ہیں لوگوں کو
جی بھائی جان دیکھیے اس کو روکنے کا م اس پر اس پرک تو اس پیڑھی میں تو کوئی بھی نہیں روک سکتا ہے کیونکہ سوشل میڈیا ایک ایسی چیز ہوتی ہے جس سے کہ اس کے عدھی ہو چکا ہے اور اسے روکا بالکل نہیں جا سکتا آپ کو پتا ہوگا انٹرنیٹ جب تھڑے بہت ٹائم کے لیے وین کر دیا جاتا ہے ایگزام کے ٹائم پہ لیے تو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں
پریسان بھول جاتتے ہیں
تو سوشل میڈیا کو روکنا ایک بہت بڑی سمسیا ہو گئی وجہاں
سوشل میڈیا جتنا فائدہ ہے نا اتنا ہی نقصان ہی اس کا لوگوں کو
لیکن بڑجن نقصان ان لوگوں کے لیے جو دوسروں کو پریشان کرتے ہیں اگر یہ یہ اپنی اپنے بارے میں اور دوسروں کے بارے میں سوچیں گے تو سوشل میڈیا ایک اچھی چیز بھی ہوتی ہے
اچھی چیز بھی ہوتی ہے لوگ بہت سارے لوگوں کے ارننگ کا سورس سوشل میڈیا ہے وہ اچ کنٹینٹ م ڈال ہیں لوگوں کا بھلا کرتے ہیں یوٹیوب سے پیسے کماتے ہیں تو سب کو ایسے کرنی چاہیے اچھی تھنکنگ کے
جی بالکل بھائی جان لیکن آج کل کے ویکتی سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ غلط چیزیں دیکھتے ہیں لط چیزیں سیکھتے ہیں
پروڈ ووڈ کرنا سیکھتے ہیں ہیکنگ سیکھتے ہیں یہ کوئی مطلب نہیں ہے ان سے
اور یہ آج کل کی جنریشن میں بہت زیادہ ہو رہا ہے
جی
کیونکہ ویکتی یہ چاہتا نہیں ہے کہ میں خود محنت کر کے کماؤں وہ چاہتا ہے میرے کو سیدھا پیسا ملے
جی
اس کے مادھیم سے وہ کیا ہوتا ہے فوٹ فوٹ طریقے سے اپنے پیسے کمانے کے لیے دوسروں کا اپیوگ کرتا ہے جس سے دوسروں ویککتیوں کو پریشانی ہوتی ہے
جی بھائی جان بہت بہت آ ہیں تو
آپ نے دیکھا ہوگا بھائی جان آج کل دنیا میں بہت سے ایسےوڑ چل رہے ہیں جسے وتیوں کو بہت زیادہ سمسیا سمسیا کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے
دی بائی جان
کیونکہ آج کل کیا ویکتی خود محنت کر کے نہیں بلکہ دوسروں کے مادھیم سے پیسہ کمانا چاہتا ہے
کی جن
سوشل میڈیا پ بہت زیادہ سمے کی بربادی ہوتی ہے
جی بالکل بھائیار
سوشل میڈیا پر گھنٹوں تک ریل پوسٹ دیکھنے میں سمے نشٹ ہو جاتا ہے اپنا دماغ خراب ہو جاتا ہے لگاتار دوسروں کے بیت ترین زندگی دیکھنے سے یواؤں میں ہیین بھونا پیدا ہو رہی ہے اور یوا ڈپریشن میں جا رہا ہے
آپ نے دیکھا ہوگا بھائی جان کائی کئی ویکتی انسٹا پہ ریل دیکھتے دیکھتے کوئی ایڈ آتا ہے تو اس کے اندر وہ کیا کرتے ہیں
جی
وہ اس اس چیز کو دہرے ہے کہ میں بھی کچھ زیادہ پش مولوں
جی بھائی جان اور کہ نا اب نے اپن ریل دیکھتے ہیں نا انٹرنیٹ چلاتے ہیں نا اس سے ایکرتا میں ایک تا میں کمی آ جاتی ہے پڑھائی اور کام کے دوران نوٹیفکیشن چیک کرنے میں پھر ہمارا وہ والا بند نہیں رہتا پھائی میں
جی بالکل بھائی جان بالکل
اور نیند نیند خراب ہوتی ہے نیند میں خلل آتی ہے دیر رات تک فون کا اپیوگ کرنے سے وہ یوی لائٹ آنکھوں میں جاتی ہے جس سے آنکھیں ڈیمیج ہوتی ہیں اور نیند بھی نہیں آتی ہے جلدی
اگر آپ ایک ویکتی کو ایسے بول رہو گے نا کہ آپ کو رات بھر جگنا ہے تو وہ نیو جگہ گ لیکن اس کو کوئی کوئی موبائل دے تو انٹرنیٹ سوشل میڈیا کچھ بھی چیز دے تو وہ سارے رات سوئے گا نہیں اس کو دیکھنے بھی اپنا شاری رار نکال دیتا ہے
جی اور اس میں نا فرجی خبریں افواہیں بہت زیادہ پھیلتی ہے سوشل میڈیا پر
جی بھائی
اور اپن اس میں لوگ ان سک ریل دیکھ لیتے ہیں کوئی غلط چیز دیکھ لیتے ہیں تو بچوں پر بہت پرباؤ پڑتا ہے اس کا
جی بالکل بھائی جان بالکل
جی بھ جان کیا بول رہے تھے آپ
وجن آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر ایک اسٹوڈینٹ اس کو پڑھائی کے لیے پریوگ کرتا ہے لیکن وہ کبھی کبھیار کے پڑھائی سے بیبی تو کر کے کچھ غط چیزیں بھی دیکھنے لگ جاتا ہے اس میں تو سوشل میڈیا کو کم سے کم اپیوگ کرنا چاہیےتی کو اپنی ضرورت کے حساب سے یہ کرنا چاہیے
جی بھائی جان بس سوشل میڈیا کا خبر کے لیے کرنا چاہیے نالج کے لیے کرنا چاہیے اپن کو جان کے بڑھانے کے لیے کرنا چاہیے بس یہی اپیوگ ہونی چاہیے اس کے
اگر بائی جانس کسی ویکتی کے ٹائم پاس نہیں ہو رہا تو وہ ایک سوشل میڈیا کے مادھیم سے اپنا ٹائم پاس کر سکتے ہیں لیکن اس کو کم سے کم ہی اپیوگ کیا جانا چاہیے
ٹائم پاس کرنے کے لیے ہو سکے جہاں تک آؤٹ ڈور میں فزیکل گیم فٹ بال باسکٹ بال یہ سب کھیلنا چاہیے ان کو ج سے مانسک اور شارییرک روپ سے انسان مضبوط ہوتا ہے
جی ویدین آپ سے بات کر کے بہت اچھا لا جو آپ نے انفارمیشن دییا ان کو بہت اچھی لگی
بھ جان آپ سے بھی بہت اچھی اچھی انفارمیشن ملی ہے خدا حافظ